بگوان السلام علیکم اللام علیکم خیریت سے
جی الحمد للہ خیریت سے آپ بتائیے
بس اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی خیریت سے کیا اور سناؤ آپ کیا چل رہا ہے
اور سب بڑھیا سب ٹھیک چل رہا
کیسی آپ کی طبیت وغیرہ
بڑھیا ہے دعا ہے آپ چل رہی ہے لائف
اور بنا لیا ناشتہ وغیرہ
نہیں میں ن ہو میں کام کر رہی چلو
گا
آپ کا کام کیسا چلتا ہے سارا دن آج صبح سے لے کر شام ت آ کام میں رہتے ہیں
جی
ہیلو آپ کا صبح سے لے کے رات تک شاپ میں رہتے ہو آپ
میرا ٹائمنگ ہے صبح چھ سے نائٹ کے نو بجے تک
اچھا آپ کام کرتے ہو کیا کسی جگہ پہ
نہیں
ہاں
میں نے مطلب خود کا ہی مطلب جو وہ بنا رکھا ہے ایک ٹائم مجھے نہیں تو اتنے ورکنگ دینے ہیں اپنے شاپ کے اندر
اچھا اچھا
جے کیفے ہے نا کیکہ کیفے دیکو صبح اور شام کو زیادہ چلتا ہے نا
ہاں
دن میں تو کم رہتا ہے ب فری ہی اوپن رہتا ہے
کیاا اس میں نہیں رکھنا گر جائے گا اس میں سے
اور بتائیے اور
گیر
کیا اور بتائیے سب خیریت اور کچھ بتائیے
کیا کر رہے کام ہی کر رہے ہیںورو کم
کامی تو ہے کامی سے تو سب کچھ ہے انسان کو وس سے بھی بزی ہی رہنا چاہیے کام سے تو سب کچھ ہے
تو یہ تو خود کے کام میں اتنا بزی ہوں میں یہ ٹائم بھی نہیں ملتا
وہی بول رہ کام سے تو سب کچھ ہے ب کو کام میں بیچے
اتنا آپ جاب میں بزی نہیں رہو گے جتنا آپ خود کے بزنس میں رہو گے
ا دس بگول
پریشان ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے بہت زیادہ انسان
جی جی جی
لیکن یہ مطلب خود کے لیے کر رہے ہیں کام مسئرے کے لیے نہیں کر رہا بس یہ اچھی چیز ہے اس کے اندر اور بتائیے آپ کو حلیم بنانا آتا ہے
حلیم نہیں حلیم نہیں بناتی میں کبھی حلیم وہ ہو چچڑ ہے کا
ہ ک طقے کیا مطلب ہاں دار و گوشت
دال ہو
ہ تھوڑیا نہیں میں نے بنایا نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں بس
ہاں بس وہی ہے طریقہ بنتا ہے میرے سے لیکن جلدی بناتی نہیں ہوں میں
بناتے نہیں کیوں بنا لے اور بنانے کیا ہے؟ ہاں تو جا ہ ن اچھا اچھا کبھی کبھار ہو جاتا ہے
ہوں
صیح ہونا بھی چاہیے اور آئس کریم آتی ہے آپ کو مینگو کی آئس کریم بنانا
مینگو کی آئس کریم ہاں مینگو جس نیکلے مینگو جوس نکل دی ہاں ہاں اس میں دھد شکر ڈرائی فروٹس ڈال کے
اچھا
اور اس کو ہے تو بیزار پ رکھ دیجیے بن جائے گا
ہاں اس طرکے سے ط ریسیپی مطلب اس طریقے سے بناؤ جو مطلب س لگےانس مینگوز شک بنانے کا طریقہ سے چ ہے آپ کو دو آم لینے
ہاں ہاں ہاں
دو بھی جگہ تین بھی لے سکتے ہو کوئی ایشو نہیں اس میں پھر مینگو کو آپ کو اچھے طریقے سے چھلکی اس کے ہ ہتا لینے ے
جی
مکسر لینا ہےپھر مکسر میں ان کی لیئر کاٹنی ہے آپ کو آم کی
ہو ہو
مینگو کی لیئر کاٹنے کے بعد اس کی جو گٹلی ہے اس میں نہیں ڈالنی ہے
جی
گٹلی اگر ڈال دو گے تو آپ کے جوز میں ہو سکتا ہے کرواہٹ آ جائے پکے آ با سانجے نہیں کیا ایک د بع کرانتا ہیں جی اور ج س ہاں سکے بس ایک منٹ یک ب س ب م پورا توبر ر جی گ جی فرمائیے
ارے جی
پھر آپ نے لئر کاٹ لی لیئر کاٹنے کے بعد آپ کو اس میں ہلکا سا ملک ڈالنا ہے مینگو شیک بنانے کے لیے اس میں روح افزہ ہوتا روح افزا ڈال دو
ہوں ہوں
اور اگر آپ کو مطلب وینیلا آئس کریم یا بٹر اسکوچ ہے آپ کے پاس تو وہ ڈال دو نہیں یہ تو کوئی ایشو نہیں بقی اس کے بعد اس کو مکس کر لو کیونکہ دیکھو جو مطلب اپن وینیلا ہے اس کہ یہ بٹر اسکوٹا ہوتا ہے نا اسس سے تھوڑا گاڑا پن آ جاتا ہ کہجس ماری بات ت جی جی پھر اس کا گاڑا پن آ گیا نا اس میں تو مطلب کیا ہے آئس کریم اچھے سے لگ جائے گی آپ کو
جی
جی پھر اس کو گرائنڈ کر لینا ہےشوگر ڈال کے
جی
گرائنڈ کرنے کے بعد ایک اپنے جگ وغیرہ میں یا نکال لینا اس کے بعد آپ کو سرونگ کرنے کے لئے ایک جو گلاس ہے
جی
اس میں رکھ لو یا پھر آپ کو پاس آئس کریم کٹوری ہے تو اس میں کر لو جیسا آپ کو کمفرٹیبل لگے اس حساب سے باقی اس میں ڈرائی فروٹ ڈال کے اس کو ف فجریٹر کر دو تین گھنٹے کے لیے تین چار گھنٹے بعد آپ وہ آئس کریم ملے گی مینگو ڈو ہوتا جی س اس طریقے سے مینگو کی آئس کریم بنتی ہے
جی جی جی
آپ نے بنائی ہے کبھی اس طریقے سے اب ہ ک اںا داں وہ ب کیا کیا بنا دیتے ہو آپ آئس کرم ہمارا کام تو ماتم گ وار کو
اور بتائیے
اور کیا بنا لیتے تو آپ کون چیز گ اس کی وہ ب ہاں چ تو کیا
یھ سر
ہلو
ہیلو
ہاں آواز آ رہی ہے آپ کو ہاں مجھے ب رہی ہے اللہ کا شکر ہے دو اومبر دو د بارا جی اچ
ہوں
جاں ھم بتائی بولیے کچھ آپ تو بیجی ہ ج ا ا ج جی آ ایک مڈم
کیا بتاؤ جی
جی
کیا بولوں چائے بناتے ہیں آپ اچھی چائے بناتے ہیں
بس وہی بنا رہا ہوں ونیلا ٹی بنائیے ونیلاٹی ٹھیک ہے ج مطلب وینلا ٹی بنتی ہے میرے یہاں پہ ایک آواز نہیں آ رہی آپ
چائے کی پتی ڈالتے بن نا والی
ہاں جی بولیے
ونیلا فلیور کی چائے کی پتی ڈالتے ہیں
ہاں اس میں تھوڑا فلیور وغیرہ ڈالتا ہے ونیلا تق وینلا ڈ ایکسٹا پاس کر پسند بالکل میری شاپ پہ یہی فیمس ہے ایک وینلا ٹی اور ایک کافی کہ پہ چھی ن آ جی میک ن چھوٹی نظر نہیں بڑی وا کیا ملے کیا گ سر کا ارے نیا گائے تارے بھ بالکل بکل مت ریڈی گائے بہت اچھا لگا مجھے اس سے بع ان شاء اللہ پھر بات ہوگی آپ سے یہارا پند تھا اللہ حافظ مار سے گ نہیں ا مو ج
ابرک ابرچ ہلو
سچے ار پ کر الہافظ